بڑا خش ارے بھائی جان ارے کیا حال آپ کے جو دیدار کو آپ طرس جی جی
جی بھائی جان جی بھائی جان جی بھائی جان تو میں
جی بتائیے ہاں آپ کیا کہہ رہی تھی ہ ہ صحیح صحیح ہ ہ
ے نہیں بولا میں نے بس
اچھا یہ کب
ان کو کہ کتنے میں آئے گی سیکنڈ ہینڈ گاڑی جی جی جی ویسے ہی ہم دن
اچھ اچھا
میں بر رہے تھے اور میں نے بولا کہ
اچھا
کتنے میںی اتنے میں کو کہا چلا نہیں آتی ٹھیک ہے اب میں پھر پیسے جمع کروں گی تو میں سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدوں گی پھر میں کچھ نیپس اس کو کان میں رہا نا شییر
اگ
یہ کلسٹرڈ ہوا
س جی جی جی جی بہت بہت ہی عمدہ باتیں کیا آپ نے جی ہاں ہاں اچھا جی ٹھیک ٹھیک آپ تو آپ انڈیپینڈنٹ سے ڈیپینڈنٹ بننے کو بھی تیار ہے آ کو تو اس میں کوئی بھی آپ جی فرق جی جی جی
نہی نہیں فیلحال نہیں نہیں نہیں
جی جی
میں اپنا کر رہی ہوں جب تک زندگی
اباب ارے کیا یہ کیا مطلب جی اچھا ہاں اچھا
جی جی جی میں نے میں اپنے فضہ مطلب ان کی مدد کرتا ہے جو خود کی مدد کرتا ہے
ہاں وہ تو ہے ہی ہ کون رکھا تھا جی جی جی ہوں ہاں اچھا ٹھیک وہی میں کہہ رہا تھا کہ مطلب کیا اچھا ہاں بھائی جان بھی آ گئے ہے جی نیچے تھ یہ تو ان کو میں وہی کہہ رہا تھا کہ کولر آپ نیچے سے لائیے کیونکہ جو ہے وہ جو ہے جی ہاں اچھا ایک ہاتھ سے ہاں ہاں ہاں ایسے مجھے ایسے عادت نہیں ہے ہوں ہاں وہ تو ہے ہی
جی اچھی بات ہے یہ تو ہے ہی جی جی میں تو سمجھ رہی ہوں آپ کی بات
ارے ہاں وہ تو ہے ہی ارے اس میں کیا ہی بول سکتے ہیں ہاں تو بولیے آپ گاڑی کب بول رہے تھے پھر کیا مطلب ہاں گاڑی کب بول رہے تھے کہ مطلب کیا ہوا پھر اس کے بعد جو آپ سیکھ لیں گے ہ اچھا ٹھیک ٹھیک
میں نے ان کو بولا کہ آپ نے سییک کی
اچھا
ہے ایک دفعہ بولا تھا جب ہم جب یہ لوگ گے تھے شادی سے پہلے نا دلی آئے تھے یہ لوگ تو ہم نے ت
ٹھیک ٹھیک
تو یہاں کیا کہتے ہیں گاڑی
کیونکہ نا ڈرائیونگ سینٹرس
ٹھیک ٹھیک
کا کوئی ک ہم نے اس کو وہاں بھیجا ہے تو پھر اس نے لیکن ف
اچھا
اچھی نہیں تھی تو بس پھر اس نے کچھ نہیں بولا
اچھا
بس پھر میں وہی کہہ رہی تھی اس کو تو میں سوچا کیا پتا اس کو
ہاں مطلب دماغ میں تو رہ پت ہی ہے مطلب یہ چیزیں ہ ہ ہ اچھا کتنے کا مطلب کون سی گاڑی کا شوق ہے آپ کو جو آپ کہہ رہے تھے کہ چل انشاءاللہ برکت دے گا اللہ تعالی جی جی ہ ہ ہ کون سی والی ہاں وہی جی
نا کیا میں کہتی ہوں بتائی کون سی والی گاڑی مجھے پسند ہے
کون سی والی گاڑیاں ہ جی جی ہ ارے مطلب آپ کیوں آپ کو وہی چیزیں پسند آتی ہے جو میری پسند ہے جی میری سب سے جو پہلی گاڑی پسند تھی نا وہ بلیک کلر کی میری ورنت اسٹارٹ والی جی جی جی جی
جی جی آرادہ ہے اس لیے آپ کو جی جی یہی یہی پرابلم ہے آپ کو
جی جی یہی بات پہلے یہی تو پرابلم ہے نا جی جی جی میرا جو ہے آپ کو پتاہ ہے کہ گاڑیوں میں میرا اتنا جو ہے ر رجھان نہیں تھا جی وہی وہی تو مسئلہ ہے نا وہی بات تو ہے نا جی محبت اور لگاؤ اتنا ہے تو جی وہ اسی کو دیکھ کر نا اسی کو مگر آج والی اتنی اچ اچنی جتنی پرانی والی تھی جی وہ لمبی والی وہ کیا گاڑی تھی واہ واہ واہ واہ واہ واہ مطلب اس کو دیکھ کر تو کیا ہی انسان مطلب اس کا جو ہے شوق
سوفین کے بنا وہ بھی وائٹ کلر کے بلیک کلر کی مجھے مجھے اوور آل نا گاڑیاں میں نے دیکھی مجھے اس
ہمم ہاں بی بی ویسی ہی گاڑیا ہے مجھے یہ ہاں یہ تھار وار یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے ہاں ہاں ہاں ہاں جی جی مجھے گندی لگتی ہے یہ گاڈیا اتنی ہاں وہ گندی گندی لگتی ہے مجھے ہ ہ صحیح صحیح ہوں
جی تو بس ہاں بس وہی میں کہہ رہی ہوں مجھے وہ والی گاڑی
بڑی بھی بہت ہمسایا ہے آپ کے مجھے وہ آٹو والی نہیں ہوتی اس کو کیا بول
ہاں ہاں وہ مطلب وہ اچھی ویسی وہ اسپورٹس والی جو ہوتی ہے نا ہلیکس جی جی وہی میں
ہ ہائی لیکس اوکے ہائی لیکس
جی جی جی جی وہی وہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو ویسی جو گاڑیاں ہوتی نا پورٹس والی ٹائپ جو ہوتی ہے یہ اچھی گاڑیاں ہوتی ہے وہ مجھے پسند ہوتی ہے ایسی
وہ یا پھر ویسے دکھاتے ہیں نا مجھے نہیں پتا اس کو
ٹھیک ٹھیک اچھا ٹھیک ٹھیک س سائبر ٹرک جی جی
کچھ عجی
ہاں سائبر ٹرک جی جی جی جی ہاں ہاں
گاڑیاں ہوتی ہیں پوب والی گاڑیاں مجھے بڑی پسند ہے اس کے پاس بھی اسی ٹائپ کی گاڑی
او اچھا جی جی جی جی صحیح صحیح ہاں پاس سے میں نے
ہے تمہیں پتا ہے گا
کروڑ میں ہوتی ہے
جی سیکنڈ ہینڈ تمہیں پتا ہے ایک ہوتی ہے سیکنڈ ہینڈ
جی ٹھیک
گاڈیا تمہیں پتاہ ہے جو لوگ میں
ہمم
اپنی دماغ میں رہ گیا ہے
ٹھیک ٹھیک اچھا ٹھیک ہ کون س ارے ہاں ہاں ہ
جو لوگ بینک سے لون لیتے ہیں
ہوں
ن ارف یہ گاڑی کے لیے لوون لیتے ہے
ہاں ہاں
لون پلون کی جو گاڑی ہے وہ
وہی وہی مطلب وہ سنیے عزیر بھائی کو جب گاڑی لینی تھی نا تو وہ انہیں گاڑیوں کا تھوڑا دیکھ رہا تھا ہاں تو مگر ایک چیز ہوتی ہے جو ان کے مینیجرس ہوتے ہیں نا وہ وہ باتیں نہیں بتاتے کسی کو وہ چھپا کے رکھتے ہیں پت ہے وہ وہ آپشن بتاتے ہی نہیں ہے اس وقت کسی کو تاکہ وہ سب سے سستے میں گاڑی لے پائے ہ ہ ہ وہ نہیں آنے باہر آنے دیتے ہیں خبر
جی ہونا چاہیے جی
ہاں
وہ والی آکشن میں بکتی ہے نا اور وہ کم ریٹ پہ بکتی ہے اور وہ کم ہی چلی ہو ہوتی کیہ لون لیے ہوئے اور پھر وہ پورا نہیں کر اصل میں کوئی بینک پہ
ہی
بینک میں اپکی نالج دے اور پھر پھر ہم گاڑی خریدے اچھی گاڑی
صحی صحیح ہاں وہ بات تو ہے وہ تو وہ تو بڑھیا بڑھیا ہے ہاں ہ
اللہ پورے ہوں گے میرے خواب ہمارے خواب آمین انشاء اللہ
ان شاء اللہ جی تو آپ کے پاس مطلب کون سی گاڑی اپ لانا چاہیں گے اس وقت اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے جی جی جی ہاں جی صحیح صحیح ہاں ٹھیک ہے ہ اچھا
جی ل
کون سی اچھا کون سی والی وہی میں کہ رہا ہوں کون سی
مجے مجھے پسند ہے مجھے یہ
اچھا ٹھیک ہوں ہوں
کھنا چٹاہا ہے سوفٹ
اچھا
مجھے پسند ہے مطلب اگر مف تو میں کوئی ویسے میں خریدنا نہیں بس پرفر کروں گی
اچھا مطلب ویسے تو بھی وہی آئیں گے نا کم سے کم تین چار لاکھ کی گاڑیاں اگر دیکھیں گے اپ تو پھر آلٹو ہی آئے گی یا پھر مطلب کوئی سوئفٹ ٹپ آئے گی ہاں یا پھر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پھر آپ آئی ین دیکھ سکتی گرنڈ آئٹن دیک سکتے پانچ چھ لاک کی تو ان شاء اللہ ہاں ا انشاالی اچھی اچھی کوئی گاڑی آپ لائیں گے تو پھر آپ ہمیں ٹریڈ دیں گے جی ہ ہ ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں اس میں کون سا مسئلہ ہے جی آپ ارادہ کریے جیسے آپ آپ کو اپنی جیب میں سے دینا ہے یہ اللہ تعالی دے گا نا آپ کو کیا اپنی جیب میں سے دینے آپ کی اتنا جو ہے پریشان ہو رہی ہے ہاں جی جی جی جی جی آپ خالی ارادہ کریے باقی چیز جی
آپ ذرا
ہاں جی ہاں ہاں وہ تو میرا ہے ہی پیکنگ کر کے ہی
ذرا جو اپنا جو میرا جو یہ گاڑی یا
ٹھیک ٹھیک ہاں
کوٹی چرم ہے وہ ذرا جلدی
اچھا ٹھیک
نکالو
اچھا اچھا جی حزیف بھی آج مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے لائسنس نکالنی ہے جی جی جی ان کے پاس بھی ابھی لائسنس جو ہے نہیں ہے جی وہی یاور کے پاس ہاں یاور کے پاس جو ہے بائک کی لائسن سے ہ ارے کہاں سیکھے گا یہ اس کے پاس پرسو ہو گیا تھا نا ٹرائی دینے آپ کو میں نے بتایا وہ جی جی جی ہاں جی گاڑی میں نہیں نکلا وہ بائک پہ نکلا ہو جی
میری کوئی ہم
جی جی جی یہی بات ہے اب کیا ہی مطلب اس معاملے سے بھی کوئی ہونا چاہیے جی اس سلسلے سے بھی مطلب ان چیزوں میں بھی کوئی فیل ہونا چاہیے ہاں ہاں تو میں جو خاندان کا جو ہے پہلا بندہ تھا جس نے جس نے ہاں جو ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں خاندان کا پہلا بندہ تھا جس نے مطلب ٹرائی بھی دی ہے اور نکلی بھی ہے کیونکہ مجھ سے پہلے کسی نے بھی ٹرائی نہیں دیا لائسنس کی آپ کو یہ پتا ہے کسی نے بھی نہیں میں پہلا بندہ تھا خاندان کا جس نے لسنس کے لیے اچھا ارے سب کے پاس پٹرائی کسی نے نہیں دیا سب ایسے ہی نکالتے تھے ارے سب کے سب کے پاس ہے پٹرائی کسی نے دی ہی نہیں ہے ہاں ہاں سب سے کسی نے ٹرائی نہیں دیا خالی میں نے دی وہ آپ آب میں وہ پہلا وہ دوسری بن گئی نا پہلا تو میں تھا نا اس نے پرسوں نکل
ہ میری بات اس نے ایک
اپ نے بوا سے پہلے نکالی
مجھ سے پہلے اس ہاں بووا کو میں نے سکھایا ٹائی کے لیے تو انہیں میرے بعادی نکالی تو جی ہاں میں تو بہت مطلب میں گھمٹ بھی نہیں کرتا میرے ضرور بھی نہیں کرتا میں ان چیزوں
جی اچھی بات ہے گرو جی جی جی میں نے آپ کو سکھایا ہے گ گو
ہاں جی ہاں آپ نے مجھے سکھایا جی جی اس بار میں ہم کیا یہ بول سکتے ہیں کہ آپ مجے یہ چیزیں سکھائی ہے جی صحیح سےح ان میں تو ہم بہب آپ سے سیکھی ہوئی چیزیں ہیں یہ تو پھر اس میں معام نے سو جی تو ہمارا وقت بھی اختام ہوتا ہے ا آپ ریفریش کر کے دیکھیے تو میں آپ کو کو ایک پرچہ دیتا ہوں ٹھیک ہے نا ہ ہ
چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ
صحیح صحیح ہاں چلیے اللہ